ہیلو
ہیلو ہاں سپا بولو ہیلو ہیلو
ہاں بولیے
ہاں تم بولو اسکول نہیں گئی
ہیلو
ہاں جی اسکول نہیں گئی کیا
نہیں اج نئی گئے
کیوں اسکول میں ہم لوگ ابھی نہیں ہے ڈیوٹی ہٹا کے وہاں سے ہم لوگ ابھی کر دیا ہے بلاک میں ایس ای یار جو چل رہا ہے نا
ہاں آ ووٹ والا جو نہیں ھورہا رپٹپ رپورٹ جو
ہاں
ہاں اسی کو لے کر کے وہاں سے فارغ کر دیا ہے یہاں بٹھا دیا ہے یہی سے ہم لوگ کو سارا کام کر کے دکھانا ہے اب سمجی
اچھا ہاں
شام کو ایک دم رات جیسا ہو جاتا ہے پانچ چھ بجے چھٹی ہوتا ہے یہاں سے
او ویسا اوک
ہمم اسکالر شپ بھرا رہا ہے نا تم لوگ کا بھر رہی ہے
اسکالرشپ
ہمم
اسکول سے بھرا رہا ہے
ہاں جی کسی سے معلومات حاصل کرو دیکھو وہ بھرا رہا سرکار دے رہی ہے پھر سائ ل کبھی سن رہے سائیکل تو خیر تم لوگ کو نہیں وہ آٹ کلاس یو آھ کلاس بچییا یا بچے ہیں ان کے لیے ہے لیکن تم لوگ کو جو ہے ای کلان کا بھی ا بھرا رہا ہے فارم
ہاں ہاں بھرا رہا ہے بھریں گے
بھر لینا اور امی کیسی ہے
ٹھیک ہے آپ لوگ کا سب ھال سال ٹھیک ہے نا
ہاں الحمد للہ سب خیریت سے بہتر ہے سب یاد ہے نکلتی ہے تو لوگ نکل گئی اسکول سے اور ایک دم بھاگ گئی
ہ یاد کیسے نہیں کریں گے
ہ کرتی ہو آیا گ تم ملنے کے لیے رابطے میں رہو گی تبھی تو پتا چلے گا کہ ہاں جو اسفا ہے صحبہ ہے وہ لوگ کبھی کبھی اپنے استاد کو یاد بھی کرتی ہے سارے ٹیچرس کو یاد کرتی ہے
ہاں تب ب خراب ہو گیا تھا میم اسی کے لیے ہاں اس ٹائم سے ہم کہاں کا طبیعت خراب آج اب بھی تک میرا طبیعت خراب ہےئی یہ
بخار اخار ہے
ہاں ا بھی بھی
تو جا کر کے ملتی نا ڈاکٹر سے
ہاں مل رہے پھر بھی
پھر بھی نہیں ہو رہا ٹھیک دوا لے رہی ہو وقت پے ہاں وقت سے دوا لوگی تو ٹھیک ہو جاؤ گی ہ ابھی برسات بھی شروع ہو گیا بارش کی وجہ سے نا بہت زیادہ طبیعت خراب ہر کوئی کا ہو رہا ہے
موسم سب چینج ہو رہا ہے نا اسی کے لیے
ہوں ہوں گلے میں خراش یہ سب یہ سب تو میرا پ بیٹا خوبی ہو گیا ہے سردی ہو رہا ہے بہت زیادہ ناک سے پانی آ رہا ہے تو وہ وہ نہیں ہے پھر بھی اپنا خیال رکھنا ہے اچھے طریقے سے اور بچ کے رہنا گندا پانی سے بچنا ہے ہے نا صاف ستھرا رکھنا ہے گھر کو ہمیشہ بیھگا جیسے کپڑا کو دھوپ میں کوشش کرنا ہے سکھانے کا نا ہوتا کیا ہے نا کہ دو دن چار دن تک ا دھوپ میں نکالتا ہے آدھی سوکھتا نہیں پھر اس کو رکھ دیتا ہے مطلب ہوا سے سوکھ بھی جاتا ہے ایسے بول کے رکھ دیتا ہے اور پھر دھوپ میں اس کو دھوپ نہیں دکھانے سے ہوتا ہے کیا نا ریسس ویسس ہوتا ہے بہت سارا انفیکشن یا پھر ہاں طبیعت بی خراب ہونے کا رہتا ہے چانس اور کس کس موضوع پہ پڑھائی ہوتی ہے تمہارے اسکول میں جاتی ہو تو
ہو ہوتی ہے پڑھائی پر ہم اتنا اسکول ہی نہیں گئے ہیں
ہ اور صائبہ لوگ جا رہی ہے
ہاں میرا طبیعت خراب ہو گیا تو تو ہم گئے بھی نہیں
ا اچھا دور بھی ہو جاتا ہے نا اور مہندی کا پریکٹس دور بھی ہو جاتا ہے نا اسکول
ہاں دور بھی ہو جاتا ہے نا
اور یہاں کیا بولتے پریکٹس کر رہی ہو کہ نہیں مہندی کا بھول گئی کر رہی نا ایک دن آیا تھا ایک آڈر سمجھی تو پتاہ نہیں تم لوگ گھر والے لوگ جانے دیتے کہ نہیں شام کو مطلب چھ بجے سے سب بلا رہا تھا یہاں کی اسکو میں اور وہ ادر کاسٹ کا مطلب آدی واسی لوگ تھے سمجھی ایک بار سوچے کہ تم کو اور صاحبہ کو بھیج د پندرہ سو میں ڈن ہوا تھا بات ہوا تو میرے گھر سے تو وہاں نہیں آنے دیا گیا رات کے وجہ سے رات جانے میں تو آٹھ نو بج جاتا ہےھر زیادہ ہی ہو جاتا ہے ٹیم چھ بجے آد چار گھنٹہ تھوڑا کتنا لگانے میں دس بج جاتا ج پھر ہم سوچا تم لوگ گھر والے بھی نہیں آنے دیں گے کیونکہ پچھلے بار جب ہم لوگ گئے تھے احمد کے گھر پہ تو پھر بار بار کال کر رہے تھے مگر ٹائم پہ یاد ہے تو ہم کو لگتا ہے شاید نہیں آنے دیتا ابو تمہارے اور صاحبہ کے بھی اسی لیے پھر ہم سے جو چھوڑو وہ لوگ بھی نہیں آئے گی اور مین نا بات پلر والی جو تھی نا وہ بھی مطلب تھری ہنڈریڈ وہ مانگ رہی تھی
اوو اچھا
پھر ہم سوچے کہ کیا چھ سو روپے بچے گل اس میں جائے گی ان لوگ تم لوگ کا تو اور زیادہ ٹائم لگے گا گانے میں کیونکہ سلو صاحبہ بت سلو ہے تم توپھر بھی اسپیڈ لگاتی ہاں پھر اس لیے ہم کچھ نہیں بولے کینسل کر دیا پھر ہم
ہاں ٹھیگ ہے کرتے ہیں پریک ٹیس
ہ وین آ تے کیا نا م ہے نو ہارا جو ہے اسکول نہیں آتی ہے وقت سے یعنی کہ آپ سے بہت سارا ناگا بھی کرتی ہے اس میں بہت زیادہ ناگا میں آتی تھی تو ت آتی تھی تو کنٹینیو آتی تھی لیکن تمہارے بات پہ جو تھوڑی یہ لڑکی جو ہے نا ڈھیل ہے سانو رین تو اچھا بچا ہے آہ وہ بھی بنی رہا نہیں ہوا ہے مکمل
کیمپلیٹ اوپر بھی نہ بنا رہے تو اسی کے لیے کبھی کبھی کام ہوتا ہے تو ہاں پہلے جیسا تھا بس ڈیزائن چینج ہو رہا ہے وہی بن رہا
اچھا اچھا اچھا بناوٹ بس چینج ہو رہا ہے تھوڑا ہے نا آج کے حساب سے بن رہا ہوگا ہ آؤ کبھی گھومنے لو ہر جگہ شیر کراتے ہیں
ہاں جائیں گے آج ہی امی کو بہت ارجنٹہے دہلی جائیں گے ٹائم ملے تو ہاں ایسے ہی کچھ کچھ خریدتے ہیں وہاں اسمارٹ بازار اور مال ہے
نہیں مال تو ہے نا باہر سے کچھ آیا ہے میلہ لگا ہے کہیں پہ لوہر جگا لوج جاں پہ بولتے ہیں وہیں پہ تو ہر طرح کا چپل کپڑا جتنا بھی ہوتا ہے نا یا اور بھی بہت سارا کچن کا اچھا اچھا سامان ڈیکوریشن کا سب میلا میں کیسا رہتا بس وہی سب ہاں ہاں
ہاں ہاں وہ سیل بھی چلے ہے بہت کوئی گ ہاں
کون روراہ تمہاری بہن
میری بہن ہاں فون دیکھنے کی
اچھا اچھا فون میں آچھا تھوڑا سا اور تین منٹ چار منٹ کرا اس کے بعد پھر بیٹ دینا رکھنا نہیں وہ خود ہی کٹ جائے گا اور ہوں اور اردو میں پڑھ رہی ہو کہ نہیں کچھ وہاں پہ کون ہے تمہارے مطلب یہ اسکول میں کیا نام ہے ان کا ٹیچر تھا
انجھت میںم
مھ میم ہے نا ہاں وہ ایک بار آئی تھی ملی تھی ہم سے وہاں آفس میں ان کے لیے چا
ہاں وہی ایڈیشنل میں ہم اردو لی ہیں نا
ہ ایڈیشنل ملی تو مین سبجیکٹ میں نہیں جنے تی بناا
مین سبجیکٹ میں اس میں بھی لی ہے
اچھا دونوں میں لی ہو
ہاں
او تو دو دو بار ایگزام دینا پڑے گا تم کو دو دو سبجیکٹ پڑے گا اردو کا
ہاں
او اچھا گے لی بڑھیا ہے اور بک تو خریدی ہو ملا ہوگا نا
نہیں ابھی بک نہیں ملا ہے مطلب ابھی زیادہ پتہ نہیں نہ ہوتا ہے کلاس کچھ دن بعد ہوگا تو پھر بولیے میم کہ خرید لینا
اچھا سارے طلبا کو ملیں گے اب تو نائنٹھ دس دسویں نویں بچ دسویں نویں بچوں کو پوچوں بھی اب سرکار دے رہی ہے نا کتاب اور پھر وہی سے نصاب ہوں گے اس میں سے کل کیا ملا
کل ہی اگزام تھا اردو کا اگزام
ریل ٹسٹ نہ وہ ریل والا امتحان تو تم لوگا کا ہوتے رہنا ہے کل ہم گئے تھے اسکول ہم پرسوں بھی گئے تھے
ا
وہائی بورڈ پہ لکھ رکھے تھے ان لوگ کا ہاں مطلب سوال لکھ لکھ دیا وہاں پہ اس کے بعد پھر یہاں آ حالانکہ آنا صرف ابھی ہم لوگ کو یہی ہے لیکن وہاں پھر کیا ہے نا کہ وہاں کے بھی سارے ٹیچر کو دے دیا ہے س آئی آر کا ڈیوٹی میں سمجھی تو وہ لوگ بھی پھر نکل جاتے تو ایسا بہت زیادہ مطلب پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بچے تو تم جان رہی ہو ناری نڑی کس طرح بچے جو ہے ایک دوسرے کو سر پھوڑتے ہیں
بس
نا نہیں نگرانی میں رکھنے سے وہ لوگ بوال مچا دیتے ہیں پتا ہے نا
سچ میں
کریں گے پریشان اتنا ہی کریں گے اور ورییندر پوتار صرف تو جانتی ہو ان کے حالات کے بارے میں کہ وہ کیا ہی کر لیں گے بچوں کچھ نہیں چپ چاپ رہتے بس ایک کلاس میں بیٹھے رہیں گے سیون اور ساتھ کلاس میں بھی بچے باہر گھومتے رہتے ہیں ان کے موجودگی میں بھی ہاں وہ اپنے کلاس میں موجود رہیں گے تب بھی بچے جو ہے باہر رہتے ہیں یہی تو پریشانی ہے اور ان کو بھیکلان گے یہ کیا کہ ڈیوٹی پہ نہیں لگایا گیا ہاں تو وہ فائدے میں ہی ہے نقصان میں ہم لوگ ہیں
ہاں اچھا
یہی سب مسئلہ ہے اور کیا بولو گی اور گوسییا لوگ کے گھر سے آنا جانا ہے وہاں بات چیت ہوتی ہے
ہاں ہوتی ہے
آنا کبھی من کرے تو ضرور اسکول طرف ایک بار تم لوگ مطلب نظر اٹھا کہ دیکھنا کہ ہاں ایسی یہی ایسے گزرے ہیں تو چلو کبھی کبھی مل لیا کرنا ہے نا امرتسر کو اچھا لگے گا کہ چلو ہمارے بچے آ رہے
ہاں ہم وہی دن سوچے تھے جائیں گے اس کے بعد پھر نہیں گئے
پ سر ملنے آئے ہے سر من کر رہا تھا اسی لیے ملنے آئے
ہاں
گڈ آفٹرون سنے آپ یاد کر رہے تھے اس لی ب آنا تو ہے نا پڑھائی اپنا کنٹینیو رکھنا ہے لگاتار پڑھتے رہنا چھڑنا نہیں نہیں تو پھر ہوتا کیا ہے نا بھول جاؤ گے پھر ہے نا جو بھی کم سے کم جو کتاب ملا ہے پڑھائی نہیں بھی ہو رہی اسکول میں تو اس کو خود سے ریڈنگ کیا کرو گھر پہ بیٹھ کے شام میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ہے نا وہ بھی نہیں سجھ میں آتا ہے تو یوٹیوب سے سرچ کیا اگر اسی ٹاپک کو اٹھا کر کے اس میں سرچ کرو گی نا تو کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے طریقے سے ایک دم مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں عام لینگویج میں